وعلیکم ب وعلیکم بھائی جان
گمبائی جان اور سب کھیلےتے نا گھر پہ
ہاں سب بڑھیا کیھیلت میں ہے اور کھانا ابو جان کی طبیعت ٹھیک ہے مگر ان کا تھوڑا بہت کیا اچھا ہو رہتا ہے شریر میں
اچھا اچھا اچھا اچھا
ہاں کھنچاؤ رہتا ہے سرے میں ویسے ٹھیک ہے
ہاں پہلے سے تو آرام نہیں دو وہ اچھے ہو گئے
اب کیا ابو جان سے اور کام تو ہوتا نہیں ہے اس ہ نہیں کھانا تو جلدی بن جاتا نو کے اور دس کے بیچ میں کھانا کھا لیتے ہیں ہم
اچھا اچھا اچھا اچھا پھر نا نا پہے کرتے ہو بد میں کرتے ہو
نہیں پہلے
اچھا مطلب ج مطلب ابھی جان بھی آپ کے ساتھ ہی پم جڑ جاتتے ہوں گے پھر نا پھر اب ابھی ت تو کیا ہے پھر دو ہے نا تو وہ بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے پھر ایک ہو جائیں گے نا تو پھر تک پڑے گا
ہ
کیونکہ پھر ایک کام بھی تو پھر کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا پھر ان کا بڑھ جائے گا تو
ہاں ہاں ابھی کیا وہ چھوٹا بڑا آپ تو کیا ب سے کبی جان گ پوپی جان کے گیا ہوا ہے
میں اس کو بھی گھوم لین گ ہوں جہاں جر آد دیس سے رکیں گ کیا رکیں گ نا سب
ہاں بس آٹ نو تاریخ کو کیا یہاں پہ ایک کار کررم ہے اس میں آ جائے گا وہ
اچھا اچھا آپ کت گاؤں میں ہی
سارتی کاری کررم ہے بیش میں آ جائے گا
اچھا اچھا اچھا تو وہ با جانور آئیں گے جب تک
ہاں ہاں وہ کالا جان وہ کیا بول پھپی جان پپا جی جو مطلب ان کے ساتھ میں آ جائے گا پھر کیا وہ دس مطلب جیسے بیس جون سے واپس اسکول اسٹارٹ ہو جائے گی چاہد نا
جس سے نہیں نہیں چھٹٹییاں بڑا دی بھائی جانا اب کیا بولتے ہیں اٹھائیس جور تس تک چھٹیا کرتے
اچھا اٹھائیس جون تو مطلب جولائی میں کھلا مط جو ملب جو جلائی میں اسٹارٹ ہوگی اسکول میں اب
اور کیا ہے کیونکہ پہلے یہ تھی اکیس سے اسٹارٹ ہو رہی تھی سر
ہاں دس دن کی کمی تھی دس دن مطلب چالیس دن کی تھی چھٹیاں
پھر یہ کیا یہ لو مطلب پورا شکشک سے نا یہ سمج اس پہ دھنند پہ بیٹھا نا تو اس کے بعد بھی ان کی چٹی بٹا کر اٹھائیس سےک کر دیا وہ انتیس سے کھ لیں گے ا کیا
اچھا اچھا اچھا
یس کون جائے گا سب ایک ایک سے جائے گا س
ہ
ویسے وہنا ہو کیا ایڈمشن کے لیے جیے کو کیا دس دن بچے تو جاتے نہیں لیکن انن کو کیا ٹیچروں کو گھر ڈور ٹو ڈور سمپر کرنے کے لیے ایڈمیشن کے لیے گھمیا جاتا وہ اب ان سب کی جنگننا میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بیس جون تک ان کی جنگننا میں ڈیوٹی لگے گی تو اس وجہ سے وں نےھر کیا ہے وہ سمے م آگیا کہ کم سے کم آٹ دن کا سمے تو ہمیں دیا جائے گھر پہ جا کے رہنے گا
ہاں صحی ہے
لیکن ملے گا نہیں دیکنا کیکہ بیس تاریخ تک جیسے جنگنا کریں گے نا اس کے بع بھی کوئی نہ کوئی کیوری ہوگی نا اس اس کے ٹائم اس کے معامل میں مطلب کہ چلتے رہیں گے
ہاں اس میں نہیں کیونکہ کام تو چلتا رہے گا نا اس میں تو
ہاں ابھی ایس آر کہ تھا ہے انہوں نے بولا نا ایک مہنے میں کمپلیٹ کر لیں گے ایس آر وائی جب آپ کو بھی پتا ہے تین مہینے لگا دیتے انہوں نے اور اس کے بعد بھی لسٹیں آتی ہے بہت سی لیکن اب ان کام کم ہو گیا اب تو جسے کسی کی کیوری ہے نا ج نام کٹ گیا کسی کیا ہو گیا تو ویسے اپڈیٹ کر کرنے لیکن اسٹارٹنگ تین مہینے تو کام چلائے تھا ان لووں کا
ہاں صحیح ہے
ب جی میں نہیںی بول ایکا تھا مج جائے گا
ہاں جنگنا تو چل گیا جنگنا تو پھر کچھ روٹیاں بھی رہ جائیں گی نا اس میں مسٹیک ہو
ہاں تو وہ آن لائن کے چلے گا بس وہ یہ جو فیلڈ کا ورگ ہے نا وہ نہیں سو جائے گا ان کا
یہ تمہاری ہو گئی ہے کہ مطلب نا جن گڑھ ہو گئی تمہاری تو کیس تو کیسا کیا کیا کیا مطلب کرنا اس میں الگ الگ ہی بتا جانا ہو گ نہیں اس متار
نہیں نہیں نہیں نہیں وہ کیا ہے جیسے ابھی ایک دروازے سب شامل میں رہتے ہیں نا تو اب ایک میں ہی تھا وہ اس لیے اب جیے دروجازے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں نا تو الگ الگ آتے ہو میں نے بولا ت نے کہ ہمارے ہونے والے دروازے کوئی دقت نہیں اگلی بار کر لیں گے اس میں کیا کہاں فرق پڑتا ہے اس سے اس سے کیا ہے کسی بھی یجنا میں تمہارے کسی بھی پرک سے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ اپن ان کو بھی پتا ہے کہ اپن یہ سوچتے کہ یجنا میں کوئی فرق پڑے گ لیکن انہوں نے بولا کہ نہیں پڑے گا اس سے بس یہی ان لگوں کو ہے نا جو جاتیگت ووٹ نا وہ ان کو وہ دیکھنے ان لوگوں کو ان کا موٹو بس یہی کی ڈاٹا تو کہ ٹھیک ہے ج وہ تو چاہیے چاہے گورنمنٹ کو بائی کتنی بڑ گ کیا ہو وغیرہ وغیرہ لیکن اس کےاتھ ان کا جو موٹو ہے نا وہ ص بھی نا ووٹنگ کے لیے ب کہ کون سے ساج کے کتنے ووٹ ہے وغیرہ وغیرہ وہ جاتی اس پہ فوکس کر رہے وہ ہاں وہ ن اسے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات جو مطلب وہ آئے نا تو انہوں نے ڈائریکٹر ہم ڈسوشن لی ڈائریکٹ موبائل میں سے نا آن لائن ہی کر دیا انہوں نے ایک ساتھ ہی
ہاں ایس بھی ہوتا ہے
ہاں بالکل اور او ٹی پی نہیں لی ہے
نہیں ا او ٹی پی کا مطلب ہی کیا ہے اس میں
ہاں ا ٹی کا کوئی ہے نہیں نا جیسے بول سے بولتے نا او ٹی پی وے
ہاں تو وہ فرضی ہے فرضی ہے وہ تو فرضی ہے ہاں ب فری ہے آگے نہ ہوگیا میں تو تھا ہی نہیں آ رہے ب پہلے وہ ہوگئے چنگنا میں کیا وہ میں کیا جے پور گیا ہوا تھا تو تب ہو گئی گنگ ایے ایسے بول رہے تھے کہ میرا تو نام میرے پاپا جی کے ساتھ میں تھا اور جو بھائی یہ دو گؤ جو ان کا الگ الگ ہو گیا
اھ الگ الگ کرھیلیے بھی اچھا رہ بائی
ہاں تو میں نے ایسے مطلب ہے نا ارے میں اس میں ایسا تھا وہ کچا مکان لکھانے میں تھا میں کچا مکان ہو جائے تو اگلی وہ پکا مکان ہو جائے گا تو ت بھی ایسے ہی ایسے ہی کرنا اس کو نا جیسے تمہارا شہری میں آتا ہے نا تو اس کو نا اھ پکا مکان گھوشت کرنا
نہیں وہ کیا ہے ہو چکا وہ کیونکہ سب کا سا مل میں کیا ہے ساتھھی انہوں نے
نہیں ادھ پکا ہو جاتا جیسے تیرا الگ ہو جاتا ابو جان اور امی جان کا توا بڑے نواب کے ساتھ ہو جاتا اور جیسے تمہارے ساتھ میں ہاں تو اس کو تمہاراری س شاعری میں کیا تہے تمہارے شاعری میں کیا جیسے ادھ پکا ہو جاتا نا ت وہ مان سے ہو جاتا ہے تمہاری
لیکن وہ تو انہوں نے کر دیا وہ تو کمرے کمے تک ل گئے کتنے کمرے ہیں کتنے کولر ہے گھر میں کتنی ٹنکیاں ہے پانی کی کتنے لیٹرن باتھ روم ہے
اچھا
یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی ہیں میں نے دو ہی کمرے بتاائے تو ن خود نہیں یار دو تو یہ میرے کوئی دکھ رہے نہیں ہے سامنے ادھر پیچھے بھی تو دو چار کمرے ار ایسے مت کرو گا چلے ایسا کرتا ہوں دو کمرے دو دکان کر دیتا ہوں
اچھا اچھا
پھر ایسے ہی کر دیا انہوں نے
اگر اس اس سے مطلب جن گنا سے تو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا مگر دقت بھی ہے کیکہ جو بھی ڈاٹا بڑتا ہے نا سرک جو بھی بینیفٹ دیتی ہے نا تو جن گننا کے آدھار پہ ہی جاری ہوتا ہے کہ پہلے دو ہزار دو ہزار گیارہ کی جنگنا کا میر کو پتا ہے کہ دو ہزار گیارہ کی جنگنا میں نائنت میں تھا نہیں متا تو روں کے ساتھ م میں خود عید م لانا آے تو جس میں کچا مکان پکا مکان ہوا نا
ہاں جی ج نہیں وہ کیا ہے وہ کرو چیکنگ تو کریں گے نا ج ن آپ وہ کہاں سے کریں گے کیونکہ وہ ایک توم اپنا جنادار سے ڈاٹا ل اٹائیں گے جن گنا سے ڈاٹا اپنا اٹھائیں گے رشن کارڈ سے ڈاٹا اٹھائیں گے تبھی تو اس کی کراس چیکنگ ہوئے گی وہ وہن یہ تو ہے نہیں ویڈیو وہاں جا کر مطلب چیک کر کے آئے گا ایسا تو ویڈیو بھی الگ کرتے ہیں کون سے جے ہیں وہ لوگ بھی
ارے یہ جو بھی اٹھتا ہے جو مطلب آن لائن ڈاٹا اٹھاتے ہیں سب
ہاں ان میں سے وہ کرو چیکنگ وہاں پ کر کے پن جیسے جو ایل ڈی رہتا ہے کرو چیکن کر لی
تمہارے تمہارے اس میں تو مطلب مطلب س نا مطلب شہری میں آتا ہے تو تو
ہاں نگر پالکا چیتن میں آ ہے
ا کے پ ل گ میں نگر پالکا میں تیار ہوگ
کیو جناب
آج تمہارے سر یہ گرامین کییجنا ہو رہی نا سی نام پی ایم آوس کی پی فارم آن لائن ہو رہے ہیں یار آن لائن کرا کے تو دو ار تیرہ
ایکچولی کیا ہے مطلب میں مے کے دو جنے وہاں بیڑ سے نگر پالا میں جو س پنسنٮ دن کیا نس کرا دیا اب جیسے میں ابھی ر کا ڈالوں گا نا جیسے میں نے کہا نہیں ممی امی جان کر ڈالا تھا میں نے پنگر ڈالا تووں نے نست کرا دیا پھر میں نے ک روگر ڈالا رو اگر ڈالا تو وہ بھی انہوں نے نرست کرا دیا کیونکہ جب تو کص کیا میرا جنادار وغیرہ لگ بار
ہاں تو بڑا ا چاہیے
تو جیسے میں بھی سب ایم کا کا ڈالوں گا تو اس میں بھی یہوگ کے ایڈریس کرو دیں گے ان کو بتایا ب کے پکا پک نے ابو بول بھی نہیں بول چال رام رام شیام شم ہو یہ لیکن ہے نا کیا ایے اندر سے جا کے ایے کام کر دے محے والوں ہو گئے وہ ہم سب سے پہلے نیرست کراتے ہو
یار ان کو کیا دینای کیونکہ تمہارا پارسل کون ہے
پارسد تو اچھا ہی ہے اس سے تو بنتی ہے اس سے کوئی دقت نہیں ہے لیکن
ہاں تو وہی تو ارے وہی تو بات ہے یار ارے یار وہی تو بات ہے کری گا وگا یار
نہیں نہیں ڈ ڈاٹا ان کے پاس آتا ہے
ار ابھی ابھی کیا ایک دن مطلب ا م کار پ تو اتنی بھیڑ ہو رہیھی تھی اس پہ پورے ہی پی ایم آواز پمر رہ اس میں کیا وہ پچاس ہزار سے مطلب نیچے وہ انکم درشانا ہوتا ہے
آ تو انکم تو اپنے پاس ہی ہی نہیں
ہاں تو وہی مطلب اور تو تو کرائٹیریا میں آتا بھی ہے نا کہ بھائی نوکری ہے تو تیرہ بھائی ہے اور تیرا پورا ڈاٹا الگ ہی ہے جیسے تو تیرہ جنا
نہیں ابھی کیا ہے جیسے گیٹ ہے کہ ن سب لوگوں کیسا لگتا ہے ہمب شامل میں ابھی سال جیے میں نے کیا الگ گیٹھٹے گ بیچ میں دیوار ہو جائے گ تو ہم دونوں الگ الگ ہی ہو جائ گے توھر یہ مول بھی پتا چل جائے گا ب الگ الگ ہو گئے پھر یہ اب ا یہ گیٹ ہے نہیں میری س اس سائڈ ہی گیٹ ہے تو سب کو یہ لگتا ہے وہ لوگ آتے کرتے ب سب شامل میں رہتے ہیں لوگوں کے گھر کی کھچ اب مولیہ والے کو تھوی
آگررونی اندرونی معاملہ تھوڑا پ ت گلو بابا
کیونکہ اپنے اتنی زور زور سے باہر جا کر روڈ پہ چاتے لڑنے کام ایسا تو کرتے نہیں ہے جو چھک چھک چلتی ہے گھر پہ چلتی ہے وہ تو ایسے ان کو نہیں پتا تو اس سال جیسے اپچار تو بول تو رکھے ہیں انوں ب سار گٹ پ اڑایں گے میراگ ہے کیونک انوگ نے بھی ڈمڈ رکھے دی میں ان کی الگ سے گیٹ پھڑاؤ دیوار بیچ میں شادو ہم ہم کو ان لوگوں کے ساتھ رینانی ان کو دیکنا بھی نہیں ہے تو پھر جیسے سار گیٹ جائے گا نا تو پھر دوبارہ کب نکلیں گے نا تو پھر میں ٹرائی کروں گا پھر آون کے لیےہ اس بار میں نے آودن تو کیے تھے دونوں ہی
اچھا اچھا ہاں صحیح ہے یار کیونکہ اور پھر پھر آپ یہ ٹھیک ہے خدا حافظ
کدپ